ل بھائی جان السلام علیکم بھائی جان سبھی خہریت ہیں جی بھائی جان سبھی خہریت ہیں
تبھی خریت ہے اپنا بتاؤ
یہ سبھی کہہ دیے تھے بھ آ کے بالی سب خریدی تھ ہیں غالیت بالیت خیریت ہیں آپ کے بھ جان بالغ خیریت ہیں ماتا پتا
سب ممی ابو سب خھریےتے ہیں
کچھ چیزوں سے روب روب کرانا چاہتا ہوں کچھ اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں بھ جان میرا مطلب آ کا ٹاپک ہے یہ روشنی لائٹ جو آج کل ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہے نا بھ جان
جی جی
تو دنیا اندھیرے میں ڈوب جاتی بھائی جان اور انسان آ کوئی کام نہیں کر پاتا ہے نا بھ روشنی نہ صرف ہماری آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت دیتی ہے بلکہ زندگی کے ہر فیلڈ میں ترقی اور خوشحالی کا شور بھی ہے بھائی جان جیسے آپ نے دیکھا ہے سورج چاند تارے آگ بجلی اور الگ آرٹیفشل بس سور روشنی دیتے ہیں روشنی کے بنا نہ پودے زندہ رہ سکتے ہیں نہ ہی ہم ان انسان جی جنتی جانور کوئی بھی ہے نا بھائی جان
جی جی بات تو صحیح ہے
جی روشنی کا بہت بڑا مہتو رہتا ہماری زندگی میں بھائی جان جیسے روشنی زندگی کی ایک بیسک ضرورت بن چکی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہے ہر انسان کے ہاتھوں میں ایک موبائل رہتا ہے موبائل جو اپنی عادتوں میں آگے کی طرح نہیں رہ سکتے ایسیے ایک روشنی کی زندگی بیسک ضرورت ہے بھائی جان صبح سورج نکلتے ہی پوری دنیا روشنی ہو جاتی ہے لوگ اپنے گھر سے نکل کر کام پر لگ جاتے ہیں بچے اسکول جاتے ہیں کسان کووکم میں محنت کرتے ہیں اور بت چھوٹے موٹے مزدور ہوتے ہیں کسان لوگ ہوتے پڑھ کر لوگ ہوتے ہیں را مستری ہوتے اپنے کاموں پہ جاتے ہیں ایک روشنی اندھیرے میں تو سبھی لوگ آرام کرتے ہیں کام بند کرتے ہیں کوچ نہیں ہوتے ہی زندگی کی شروعات ہو جاتی ہے جینے کی ہے نا بھیا
جی جی ہم لوگ کو روشنی نہیں رہے تو پھر اندھیرا میں کچھ کر بھی نہیں پائیں گے بھوکھا رہ جائیں گے پھر
جی جی جی بالکل بالکل روشنی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں کام دھندا کوئی بھی کچھ نہیں کر پائیں گے بھائی جان تو بتاؤ جب کائیں گے ہی نہیں کام دھندا نہیں کریں گے تو کھانے کو کہاں ج آئے گا اللہ تعالی نے کہا ہے کی محنت کرو اور اپنا جیون یاپن کرو اپنے بچوں کی دیکھ ریکھ کرو اپنے والد کی دیکھ ریکھ کرو آپ نے دیکھ کی روشنی ہمیں اندھیرے سے بچاتی ہے نا اندھیراؤ جاتا ہے تو سرکار نے لائٹ لگا رکھی ہے بجلی جگہ جگہ کھمبے لگا رکھے ہیں روڈوں پہ ایکسیڈینٹ ہونے سے بچایا ہے کوئی غلط وہ نہ ہو کا خطرہ نہ ہو ہے نا تو کیا ہے را بکل سڑک اور مارکیٹ میں ل منیجمنٹ ہماری س سرا کے لیےی ہے بھائی جان ہے نا ا آپ نے دیکھا سب بنا رکھتی ہیں جیسے لائٹ ہے لائٹ ہے ہے نا وہ چیزیں نیچرل اللہ تعالی نے رحمت سے ہمیں نوازا ہے جیسے نیچرلی روشنی کا سب سے بڑا اسور سورج ہے سورج کی روشنی گرم رہتی ہے پودے کھانا بناتے ہیں اور موسم بنا رہتا ہے چاند اور تاریخ حالانکہ ان کی روشنی سورج سے کم ہوتی ہے بارش کے بعد جب سورج کی کرن پانی کی بوندوں پر پڑتی ہے تو سندر دھنس دکھائی دیتا ہے توا ہوتا رہا کیا
یہ تو بات صحیح ہے روشنی نہیں رہے گا تو پھر ہم لوگ اندھیرا میں کچھ نہیں کر پائیں گے
جی جی جی جیس
دیس میں کہیں دلی پنجاب ہی نہیں جا پائیں گے کہیں کچھ بھی کر ہی نہیں پائیں گے بنا روشنی کے بنا کتنا لوگ
زندگی نہیں ہے وہ اندھیرے میں جیسے جیب جنتو ایک پشو رہتا ہے نا وہ زندگی رہے گی کچھ کھانا پینا کوئی زندگی کا مہتو نہیں بھائیجا پھر روشنی کے کو د ہے نوٹس کی آواز لائٹ تو مارکیٹ میں آ گئی ہیں ہاں ہمارے ویگانکوں نے بنا رکھیے ہیں انسانوں نے اپنی ضرورت کے حساب سے لائٹ ایل ای ڈی پلیس لائٹ لائٹین اور اسٹریٹ لائٹ آج کے زمانے میں بجلی کی روشنی نے زندگی ماڈرن شہروں میں رات میں بھی دن جیسا نظر آتا ہے پرشدش یا پی آئی پی شہر ہوتے ہیں بڑے بڑے شہر ہوتے ہیں ہمیں یہ دیکھنے کو نہیں لگتا ہے کہ رات ہو گئی یا نہیں ہوئی ہے وہ تو ہمیں ایک ٹائمنگ گ ہے کہ ہاں ہمدھیرا ہے تو لائٹنگ رات کو ہو گئی ہے کچ دیکھنے کو نہیں ملے گا آپ کو کیوںکہ آپ بڑے بڑے مارگ شہروں میں جاتے ہیں تو دن جیسی روشنیاں ہوتی ہیں ہے نا تو کوئی اندھیرا نظر نہیں آتا ہمیں دائی جو کام ہم کر سکتے ہیں فیکٹری کمپنیوں میں وہ کر سکتے ہیں نا روشنی کی وجہ سے ہی کر رہے ہیں اگر روشنی نہیں ہوگی تو ہم اندھیروں میں بھی کام نہیں کر پائیں گے کہیں ایک جگہ سے پہنچ پائیں گے
جی یہ تو میں اللہ تو اسی کی وجہ سے ہم لوگ کچھ کر پا رہے ہیں کھا پا رہے ہیں کچھ کہیں جا پا رہے نہیں تو ہم لوگ اندھیرا میں مطلب کچھ جیون ہی بیکار ہوتا ہے ایسے کئی کئی دیس میں ہوتا ایسے کئی کئی دیش میں ایک ایک مہینہ تک اندھیرا رہتا ہے ایک مہینہ تک روشنی رہتا ہے تو مطلب اندھیرا میں اس دیش سے کچھ اس دیش کا آدمی کچھ کر بھی نہیں پاتا ہے جب روشنی آتا ہے تب کچھ کر پاتا ہے
جی جی بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا بھائی بالکل روشنی اللہ بڑی نحمت نعمت ہے اس کو ہمیں اسی طریقے سے جینا چاہیے اپنی زندگی کو آباد بنانا چاہیے بھائی جان
ہ جی
بھائی جان پڑھائی میں روشنی کا بڑا رول ب کے لیے روشنی بہت ضروری ہے روشنی میں پڑنے سے آنکھوں پر کمزور پڑتا ہے بھائی جان
جی ہوشنی نہیں رہے گا تو پھر پڑھائی بھی نہیں ہوگ پائے گا دیش کا ودی بھی نہیں ہو پائے گا بچے لوگ سب بھی نہیں پ پ
بڑے بڑے اسکول اور کالجوں اور لائبریری میں روشنی سے پڑھائی کا ماحول بہتر رہتا ہے روشنی رہتی ہے تو وہاں آنند طریقے سے ہم اپنی پڑھائی کر سکتے ہیں ہے نا ہے نا بھائی جان
ج
جی اب دیکھو روشنی بھی کچھ نہیں ہے کھیتی میں روشنی بھی ضروری ہوتی ج جیے پودوں روشنی سے بناتے ہیں نا اگر سورج کی روشنی نہ ہو تو فصلیں بھی نہیں ہو سکتی بھائی جان اس لیے کسان سچی دوستی اللہ کی باری نعمت مانتے ہیں کسان سورج کی روشنی کو اللہ نے بڑی مت مانتے ہیں بھائی جان صحت پر روشنی کا رہتا ہے جیسے سورج کی روشنی شریر میں وٹامن بنانے میں مدد کرتی ہے جس سے مضبوط ہوتی ہیں صحی روشنی سے من کو شانتی اور خوشی بھی ملتی ہے بھائی جان حالانکہ دھپ سے زیادہ تک رہنا نقصان دہ ہو سکتا ہے اس لیے سادانی بھی ضوری ہوتی بھائی جانح یہ نہیں اس میں ہمیں وٹامن ڈی مل رہی ہے تو نمبر دھوپ میں پڑے رہے ہیں روشنی کے بھائی روشنی سے دوپ سے تھوڑی سی وٹامن ڈی مل رہی تو دن بھر وٹامن ڈ ایسا کچھ نہیں ہوتا بھائی جان تھوڑی تھو بھی ہمارے وٹامن ڈی کا کار ہوتا ہے زیادہ دھوھ ہمارےریر پ نصان دائک ہوتی ہے
روشنی کے وجہ سے ہی پیڑ پودا سب روشنی وجہ سے ہی ہرا بھرا رہتا ہے روشنی نہیں آئے گا تو پھر پودا کو بھی کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں ملے گا
جی جی جی جی جی بھائی جان آپ نے صح کہا جیسے روشنی سے ہمارے جیون میں بہت ساری سیفٹیاں بھی ہیں عام زندگی میں بہت سیفٹی ہے جیسے سڑکوں پر صحی لائٹ ہونے سے ایکسیڈنٹ کم ہوتے ہیں کہیں کسی سڑک پر دا ہوا دے رہا ہے اور وہاں اگر ہم ٹریول کر تو ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں آمنے سامنے سےیں گاڑیوں کا پتا نہیں چلتا ہے حالانکہ ہماری گاڑیوں میں لائٹ ہے اور وہ لائٹ اتنا ورکنگ نہیں کرتی ہے جنا متی ملتی ہے جو سڑک فلائٹ کی وجہ سے رات میں سفر آسان اور سرچ ہو جاتا گھروں اور پبلک جگہ پہ لائٹ ہونے سے چوری اور دوسرے کرائم روکنے میں بھی مدد ہوتی ہے بھائی جان ہے نا بھائی
جی بات تو صحیح ہے روشنی تو جیون کا سب سے پہلا راستہ تو روشنی ہی ہے اگر روشنی نہیں رہے گا تو جیوانی بکار ہے جیوانی سماپت تو ہو جائے گا ہم لوگوں کو یہ حالات کے لیے روشنی دیا ہے کہیں پر جانے کے لیے کہیں پر اسی لیے ہم کچھ کر پاتے ہیں کچھ آگے بڑھ پاتے ہیں
بالکل بھائی جان بالکل بھائی جان آپ نے صحی فرمایا روشنی صرف دیکھنے کا ذریعہ نہیں ہے بھائی جان روشنی صرف دیکھنے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ جان امید سچائی اور سفل سفلتا کی نشانی بھی ہے جیسے اندھیریے کو اجانتا کی نشانی مانا جاتا ہے ویسے ہی روشنی جان اور جاگروکتا کی نشانی ہے شکچھا انسان کی زندگی میں روشنی لاتی ہے اور اس سے نعمت روشنی کی نعمت دی ہے تو اس کے حساب سے ہمیں چلنا بھی چاہیے بھیا
جی
نتیجہ یہ ہے بھائی جان جیسے آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ روشنی انسان کی زندگی ایک ضروری حصہ ہے اس کے بنا زندگی کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے بجلی برباد نہیں کرنی چاہیے اور روشنی کے سوور کو سمجھداری سے اس استعمال کرنا چاہیے ر کرتی ہے بلکہ ہمیں گیان ترقی ساتھ اور خوشحالی کی اور بھی لے جاتی ہےا بائی جان
چلو اگلے ٹاپک پہ ملتے ہیں
بالکل بھائی جان آپ سے گفت گوب کر کے بہت اچھا لگا ایس ہی ہم گفتگو کرتے رہیں گے ملتے رہیں گے خدا حافظ بائی جان
بتا کے